ا
ہلو وعلیکم السلام
السلام علیکم
اور کیسے ہے سب خیریت سے
ہاں سب خیریت سے ہے آپ فرمائیے
ابھی گریشم کالین اوکاش آ گیا ہے تو میں نے سنا ہے کہ آپ کہیں گھومنے پدھار رہے ہو گھومنے کے لیے جا رہے ہو
ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے ابھی دیکھیے ہم ہم بھی گھومنے کا سو سوچ ہی رہے ہیں
ہاں ہاں میں نے تو دیکھو ٹرین کی ٹکٹ وغیرہ سب پہلے ہی کفایتی دروں میں پہلے ہی طے کر دی تھی آپ نے کوئی ایسی یوجنا بنائی ہے یا پھر ابھی وچار چل ہی رہا ہے
نہیں نہیں ہم نے بھی سب پہلے سے ہی سب بکنگ کروا لیے تھے اور ان شاء اللہ ہمارا سب بکنگ سب اچھے سے ہو بھی گیا تھا اور ابھی دیکھیے ہم دو چار دنوں میں نکلنے والے بھی ہیں ہم تو کشمیر جانے والے ہیں اس بار کت
ار واہ آپ بھی پہاڑوں والی جگہ پہ جا رہے ہو میرے بچے بھی نینی تال اور مسوری جانے کی بات کر رہے تھے تو میرے شوہر نے بھی سب آن لائن جو بکنگ ہے وہ طے کر دی ہے اور ہم نے ٹرین سے سفر کرنے کا سوچا ہے جو کہ بچوں کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے تھوڑا آرام دایک بھی رہتا ہے اور ان شاء اللہ بزرگوں کے لیے بھی صحیح رہتا ہے کیونکہ انہیں تھوڑی تکلیف رہتی ہے سفر میں تو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ٹرین کا سفر سب سے اچھا سفر رہتا ہے اور بہت آرام سے ہم جا سکتے ہیں اور دیکھیے نا یہ ہم بھی آپ بھی پہاڑوں والی جگہ میں جا رہے ہیں ہم بھی کشمیر جا رہے ہیں کتنا سک سکون ملتا ہے وہاں ایک مطلب جنت سی ملتی ہے کشمیر جا کے
سے بھی جنت کہتے ہیں اور وہاں پہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی اور کفایتی در میں بھی آپ کو مل جائے گی جیسے کہ وہاں کے سیب اور وہاں پ وہاں وادیاں بھی کتنی سہانی ہوتی ہے ایسے پہاڑ اور وہاں کا جو پر پراکتک سوندر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے
فرما رہے ہیں آپ کشمیر جیسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے بہت اتنی سندر وادیاں ہے وہاں جا کے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جنت مل گئی خدا مل گیا بہت مجھے بھی کشمیر بہت پسند تھا اور میری دل ہی خواہش تھی کہ کبھی نہ کبھی تو میں کشمیر جاؤں اور ان شاء اللہ پرت دیگار نے آج ہماری یہ خواہش بھی پوری کر لی
مین چلو آپ بھی خوش رہیں اور آپ کے پریوار کے ساتھ اچھے سے یہ سفر کر کے آئے
آمین اور آپ بھی آپ کا سفر بھی بہت اچھا ہو اسیسے آپ نے کیا کیا سوچا ہے اپنے سفر کے لیے
ارے میرے ساتھ تو کچھ میرے پریوار کے سبھی سدسیہ ہم لوگ سبھی جا رہے ہیں تو میں بھی وہی تیاریاں کر رہی ہوں میں نے کچھ دوائیاں بھی لے لی ہے کیونکہ بڑے بزرگ بھی ساتھ میں ہے اور بچے بھی ہیں تو دوائیاں بھی لے لی ہے اور پچھلی بار میں کیا ہے کہ چارجر اور پاور بیگ یہ گھر پر ہی بھول گئی تھی تو سفر میں بہت تکلیف ہوئی تھی تو اس بار سوچا ہے کہ پہل ان کو پہلے بیگ میں رکھ د
پ جان آپ ایسا ہی کریے پہلے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں نا وہ پہلے اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہائےیں تو ایک لسٹ بنا دیجیے تو جو بھی ضرورت کی سام چیزیں ہیں جیسے اپنی دوائیاں ہو گئی بچوں کے لیے بچوں ساتھ میں چل رہے ہیں تو ہمیں کافی انتہا برکھنا پڑتا ہے ان کی ساری دوائیاں پھر ان کے کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں پہلے سے ہی ایک بیگ میں ریڈی کر دینی چاہیے
صحیح فرما رہے ہو آپ اور کھانے پنی کی بہت ساری چیزیں بھی میں نے گھر پر بنا لی ہے ایک بار کیا ہے کہ وہاں جانے کے کے بع تو ہمیں باہر کا سارا لینا ہی ہے بوجن بھی اس سے پہلے سفر میں جو بھی ہو سکے وہ میں گھر کی اور امی جان اور ابو جان کو ویسے بھی تلا ہوا اور باہر زیادہ پ نہیں ہے تو جتنا میں گھر سے لے سکتی ہوں میں وہ گھر سے تیاری کر رہی ہوں
بالکل صحی کا آپ نے ک بزرگوں بچوں اور ہمارے لیئے
صحیح فرمایا آپ نے اور اس سے کیا ہے کہ سبھی طرح کا میں نے پکوان بنا ہی لیے ہیں جو کہ بچوں کے لیے بھی اچا اچھے رہیں گے اور بڑوں کے لیے بھی اور ٹرین کے سفر کے لیے دیکھو ٹرین جو نا لمبی دوری طے کرنے کی کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے اس سے مسافری بھی آرام سے بیٹھ کر یا سو کر اپنا وقت گزر جاتا ہے اور سم سفر بھی کٹ جاتا ہے اور پت بھی نہیں چلتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اور آپ بھی جو جگہ جا رہی ہے میں نے سنا وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں بھیہ اونچے اونچے پہاڑ اور ہر جگہ برف ہے
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو بچوں نے یہی دیکھ کے پھر اسے طے کیا ہے نینی تال میں نینی جھیل بہت آکرشن کا کیندر ہے یہ جو جھیل ہے وہ چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں سے بنی گھری ہوئی ہے اور اس جھیل میں نوکا وہار کرتے تے ہوئے پریٹک پراکرتک سندر کو سوندر کو بہت بھرپورتا سے اس کا آنند لیتے ہیں اور پھر پاس میں ہی وہاں پہ نینا دیوی کا مندر بھی ہے اور شہر کا پرسھ روڈ جو کہ پریٹکوں کو کے لیے بہت پ پسندیدہ جگہ ہے وہاں پر اور وہاں کے ریسٹورینٹ اور ہینڈی کرافٹ چیزیں وہاں پہ بہت اچھی ملتی ہے تو میں تو وہاں پہ شاپنگ ضرور سے کروں گی
واہ آپ نے تو آپ کی پوری یو مطلب یہ اپنی سفر کی پوری یوجنا بنا کے رکھی ہے بہت اچھی بات ہے اگلی بار تو کیوں نہ ہم ساتھ میں کہیں گھومنے جانے کا کریں گے اس بار تو ہم نے کشم ہاں انشاء اللہ اس بار تو دیکھیے کشمیر گھوم کے آتے ہیں کشمیر کے بارے میں بہت سنا ہے اور مجھے وہاں کے خریداری بھی کرنی ہے کشمیر کی جو ابھی نہیں چل رہی ہے کشمیری جھومکے وغیرہ سب لینا ہے اور وہ کشمیر مجھے بھی دیکھیے ہم نے فلموں میں نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کشمیر میں پہاڑوں میں کیسے ہیروئن سفون کی ساڑی پہن کے مطلب اب ڈانس کرتی تھی تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم بھی ایسا کچھ ساڑیاں بھی میں نے تو لے رکھی ہے میں بھی ک کشمیر کی وادیوں میں ایسے تھوڑی تو ساڑیاں پہن کے ضرور فوٹو کھنچواؤں گی
ضرور سے آمین آپ کی بھی دعا قبول ہو اور آپ کا جو سب اتنا ہے وہ بھی ضرور سے پورا ہو اور کشمیر کی کشمیر کو دھرتی کا جنت ایسے ہی نہیں کہا جاتا وہاں کے جو پہاڑ ہے جو بر آدھی برف سے ڈھکے ہوئے ہیں ہیں ہرے بھرے میدان ہیں شانت جھیلیں ہیں دنیا بھر کے س سیلانیوں کے لیے وہ بہت آکرشن کا کیندر ہے اور کاشمیر کے رجدھانی شری نگر وہ بھی پراکرتک سوندرتا کے لیے مشہور ہے وہاں پہ جو ڈل جھیل ہے اس جھیل کے شکار کی تو سیر وہاں اس جھیل کی سیر اور سیر کرنا تو ایک یادگار تجربہ رہے گا جھیل میں تیرتے ہوئے ہاؤس بوٹ اور چاروں طرف پھیلے ہوئے پہاڑ یہ فلموں میں ایسے ہی نہیں دکھاتے اس کا بھی ایک الگ ہی انداز ہے اور کاشمیر کا جو گللمرگ برف باری اور پراکرتک نظاروں کے لیے پرسدھ ہے سر سردیوں میں بھی وہاں دور دور تک لوگ برف کا آنند لینے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ جو پہل گاؤں ہے جس آپ نے سنا ہی ہوگا پہل گاؤں کے بارے میں وہاں کی بھی ہری بھری جو وادیاں ہیں اور بہتی ندیاں شانت واتاورن کے لیے بہت جانا جاتا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ اپنا سمے قیمتی سمے اور وہ کہتے ہیں نا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں دو لوگ لوگوں کے بیچ میں اگر جیون کی نئی شروعات ہو اور کاشمیر کی وادیاں ہوں تو تو پھر کیا ہی کہنا
ماشاء اللہ اپی جان آپ نے تو ہمیں آپ کی باتوں سے ہی مجھے لگتا ہے پورا آدھا کشمیر گھما دیا آپ نے تو آپ کی باتوں سے آپ کو تو بہت جانکاری ہے کشمیر کے بارے میں میں نے بھی بہت سنا ہے تو بس یہی یہ جو دھرتی کی جو جنت ہے ایسے کہاں کسی کو دیکھنے نصیب ہوتی ہے تو بس ہم نے بھی وہی دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کشمیر میں جو بوٹنگ ہے پانی کے پورے پانی کے بیچوں بیچ کیسا ایک بازار لگتا ہے نا تو مجھے وہ بھی دیکھنے کی بہت خواہش ہے تو ان شاء اللہ جلدی وہ خواہش پوری ہونے جاریے
اور وہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت مشہور ہے جیسے پشمین کی شال اور لکڑی کے اوپر ناشی کی ہوئی آپ اس لک لکڑی کے ٹکڑے پر آپ جو چاہیے وہ ہست کلا سے نکاشی کروا سکتے ہیں
میں نے تو مے شوہر کا اور میرا نام اس لکڑی پر کدوایا تھا ہم بھی گئے تھے کشمیر ہماری شادی کے تنت بعد اس لیے مجھ یہ س ا واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب تو آپ نے تو شادی شادی کی ایک نئی شروعات میں بہت ہی خوبصورت جگہ پسند کی تھی
جی اسی کے ساتھ ہم بہت ساری جگہ درشن کرنے بھی گئے تھے جو وہاں کے جو دوسرے مندر اور سب کچھ ہے تو کاشمیر کی جو وہاں کی جو پہاڑوں کے بیچ میں اور جو پیڑوں کے بیچ میں جو و کا جو سفر ہے وہ بہت وہاں کا جو بہت سہانا سفر رہا وہ تو ہمارے لیے تو تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ کا بھی سفر بہت سہانا رہے اور یادگار رہے
عبداللہ کری سب آپ کا بھی یہ سفر بہت ہی خوشنما رہے اور بہت ہی یادگار رہے تو چلیے آپ بھی ہم بھی اپنی تیاریاں کرتے آپ بھی کرو خدا حافظ
خدا حافظ اور آپ کی اس دعاؤں کے لیے شکریہ
خدا حافظ
اسیس